وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
اچھے سے اب ٹھیک گھر پہ سب
ہاں سب اچھے سے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور بتاو
بس پوچھو مت کیا حالات کیا ہوئی ہے اتنی حالات خراب ہوئے ہے کہ اب کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے
ہاں یار تھکان تو آ ہی جاتی ہے انسان انسان انسان تو نہیں کیا ہے
میں کہہ تھکان کو چھوڑو یہ تو م م یہ ہے نہ شفٹنگ کا کام ہے نہ شفٹ کیا نہ
وہی میں بول رہی ہوں نہ انسان ہی ہو آپ لوگ
میں کہہ رہی تھی رانی سے کہ جیسے کہ کہ ہم روبوٹ ہے ہم ویسے کام کریں مطلب اتنا فاسٹ فاسٹ کام کر رہے تھے جیسے کہ روبوٹس ہے
اصل میں آپ کو پتا ہے یہ ہوتا ہے نہ یہ آ فکر رہ تھی ہے انسان کو کہ مجھے وہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے اس وجہ سے پھر ہمت آتی ہے اور اس پے اٹھتا ہے انسان اگر ویسے دیکھ
پھیلی ہوتا ہے کہ انسان کہ کب سوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا پہن یہ سب ہو تو کچھ بھی پتا نہیں ہوتی
جیسے اب انکو کو مار دیا ہوتا ہے رات بھر پھر آب صبح پھر سے زندہ ہوتے ہو ہے نہ
ہاں بہت کہ وہ بات سچ ہے
ہیں ہی یہ ہوتا ہے انسان ہی ہو ہم لوگ
اوپر سے ابھی کھانا ہاں اوپر سے کھانا بھی نہیں بنایا تھا وہ ابھی اب میں کھانا بھی بنا رہی ہوں
سب ٹھیک اب کیا بنائی سبزی
میں نے مونگ دال اور انڈے
اچھا ٹھیک اچھا کیا پاپا وہیں ہے
ہاں اور کا ہو
میں نے سوچا کہیں مت نکلے ہیں یا وہ یہ بھائی
ہوں اس کو باہر سے کچھ مہمان آئے ہیں تو وہ ان انہیں کے ساتھ باہر بیٹھا تھا تو اب شاید نماز پڑھنے گیا
وہ گئے مہمان
نہیں
وہی پے ہے کچھ دنوں کے لیے
ہاں ہاں یہاں تو اوپر سے اپنا ہی ٹانگ ہوئے ہے
اور کیا اب ان کو بھی ابھی آنا تھا
چلو مہمان تو اللہ اللہ تعالی بھیجتا ہے
ہاں وہ بات نہیں میں نے بھی وہ بول رہی ہوں میں بول رہی ہوں کہ مطلب اپ لوگ بھی ہونا تھکے ہوئے بہت زیادہ
آپ کیا ہی کریں
بھائی سارے ٹھیک ہیں
سب اچھے سے آپ سب ٹھیک ہو
ہاں سبھی ٹھیک ہے وہ لوگ کام پہ جا
تھوڑی ہیلپ کر لے ہوتی ہیلپ ہوتی
کوئی بات نہیں آئیں گے آئیں گے
کب
کرو آپ کام ختم پھر آؤں گی
پھر کیا کہ کرنے انڈے ڈال رہی
ہ ہ ہ ہ کرو آپ اچھے سے کام وغیرہ ختم پھر میں آؤں گی بیٹھنے
پھر یہاں نہیں آنا یہاں تمہارے لیے پھر جگہ ہی نہیں ہے
ہوں اور
میں کہے رہی ہو نہ کہ تمہارے لی کوئی جگہ نہیں ہے اور کیا
حیا ٹھیک ہے
ہاں حیا بھی ٹھیک ہے وہ اتنی بار نہاتی ہے
اس کو بچاری کو گرمی ہو گئی ہے میری طرح
وہ کہتی ہے سی کا
ہاں
ہمیں گھر نہیں جانا ہے اپنے گھر جہاں مزہ ہوتی تھی مطلب یادیں جڑی ہے نا
بہت زیادہ بچپن جس گھر میں گزارا پھر اس گھر کو چھوڑنا پھر نئے گھر میں وہ سب چیزیں
ہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب بہتر کو بہترین ملتا ہے ہمیں بہتر سے بہترین ملا ہم اللہ کا شکر کرے تے ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو وہاں تھا اس سے بہتر ہے
وہ مجھے پتا ہے لیکن یار میں وہ بول رہی ہوں میں بول رہی ہوں یادیں مطلب
ہاں ہاں وہ بات صحیح ہے آپ کی بات بھی صحیح ہے
اب آپ لوگوں نے آج آنگن وغیرہ صاف کیا
ہاں ہاں آپ صرف کل ایک مزدور کو لیں گے میں تو مزدور فی پیچھے سے یہ صاف صفائی کرے گا کچھ مطلب لگڑی بگڑی پیچھے سے ہے نا کارپیٹ جو یہ کارپینٹرس ہوتے ہیں ان کے یہ نکلتا ہے
ہاں
تو وہ وہ اٹھائے گا سامان وہ کوڑا ووڈا سب کچھ وہ کب اٹھائے گا وہاں سے
ہوں
تو ہوگا آنگن بھی صاف پھر ہمیں اوپر کروکری کرنی ہے وارڈ روب میں شفٹ
اچھا ٹھیک آپ لوگوں کو ابھی مت ہے نیچے والے کچن میں باکسنگ مت
نہیں نہیں ہم نے اسٹور میں سارا سامان رکھا اتنا مطلب ٹائم لگتا ہے پہلے وہاں سے دیکھنا یہاں پہ کیا لانا ہے پھر وہاں سے لانا پھر واپس رکھنا
اچھا کیا اب آپ لوگ مطلب وہی وہی چیزیں رکھنا کچن میں جو آپ کو ڈیلی یوز میں لگے گی باقی کی ساری اٹھا کے رکھنا فلحال کے لیے
ہاں وہ تو باقی سارے اٹھا کے رکھیں ہم نے جو ڈیلی یوز ہیں نا وہی مطلب وہ بھی کام ہوتے ہیں وہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں
بہت ہوتے ہیں ڈیلی یوز کے لیے اس کے بھی بہ بس بول رہی ہو کہ مطلب کیونکہ ابھی ا اں یہ اور الماریاں مت بنا کے ہیں کچن میں پھر وہ برتن خراب ہو جاتے ہیں اس لیے
ہاں ہم نے تو وہ سب اٹھا کے رکھی
اچھا کیا
ا مجھے اوپر کا واش روم ابھی دھونا ہے
ابھی تو ہو گے آپ کل دھو گے
میں اب کل دھوں گی اب تو مجھے حرکت ہی نہیں ابھی تو کھانا بھی بنا رہی اب تو میں کل ہی دھوں گی
حیراری کیا کر رہی ہے
تو رانی ابھی واش روم سے نکلی وہ صاف صفائی ٹیرے ہاں تو میں نے کل شام کو ہے میں نے سوچا کل میں واش روم وہ ایک دھوں گی
ہاں
پھر میں کل نہاؤ گی میں نے کل شام کو نہایا میر نے سوچا اب اور اسے کھانا بنا اگر دونوں جائیں گے تو کھانا وانا کون بنائے گا
اچھا کیا وہ آپ کی کزن ہیلپ کرتے
ہاں
مطلب کزن ہیلپ کرتی تھی آپ لوگوں کی
ہاں ہاں اقرا بھی کرتی تھی یہ ممیری بہن بھی ہیلپ کرتی تھی دونوں اقرا نے تو سارا کچن سنبھالا تھا جب ہم دوسرا دوسرا کام کر رہے تھے وہ کچن میں تھی وہ کچن سنبھال رہی تھی
اب کیا کر وہ نانی ٹھیک ہے دادی
ہاں سب اچھے سے شکر اللہ کا
مجھے بتاؤ اب لوگ نانی کیوں نہیں آئی ہیلپ کرنے
کون
نانی نا
نہ نہیں اس نے تو جب میں تھی نا ہاسپٹل میں جب میں بیمار تھی
ہاں
تو اس رات نانی بھی آئی تھی مامی بھی آئی تھی
اچھا
تو آپ جب آپ آئے شفٹ کے لیے تو اس ٹائم پھر کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے
ہاں وہ بھی بات ہے آج کل اور مطلب بول بھی نہیں پاتے ہیں کسی کو ہے نا
نہیں ہم نے بولا تھا اس کو مسیری بہن کو ماسی کو کہا تھا مطلب ہمیں ہیلپ کرنے بھی نہیں آئے وہ تو پتا ہی ہے آج کل لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں
ہاں ہاں باہر بہانے ڈھونڈتے ہیں
آپ کیا ہی کرے جو بہانہ ڈھونڈے گا اس کو کیا ہی کہہ سکتے اس کو مطلب زبردستی مطلب
نہیں یہ اپنی عقل ہونی چاہیے ان لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگ کو ا مطلب آپ لوگوں کو مدد چاہیے ابھی سب کی ہم کو اپنی عقل ہونی چاہیے چلو ہر کسی کا ٹائم آتا ہے
نہیں جب انہوں نے شفٹ کیا تھا ہم نہیں گئی ایک تو میں بیمار تھی اور مما بھی بیمار تھے اس ٹائم پہ اب تو ماما تو ہے ہی نہیں آ لوگ تو جنت الفردوس عطا کرے تو لیکن ہم بھی نہیں گئے کیونکہ ہمیں مصیبت تھی میں بھی بیمار تھی یہ بھی مما بھی بیمار تھی ہم کیسے جاتے گھر پہ گھر کون سنبھالتا اے دیکھو رانی کو جانا ہے دو تین دن کے بعد گھر مجھے اتنی ٹینشن ہے کہ اب گھر کا کیا ہوگا کچن کون سنبھالے گا وہاں سے کون سنبھال ہے نا ٹینشن رہتی ہے نا
بہت زیادہ اب بیچاری اس کو بھی تو جانا ہی پڑے گا
نہیں میں نے اب سوچا کیا میں نے اب سوچا اس کو جب جانا ہوگا تو اس سے پہلے ہم یہ سارا کام کریں گے ختم تھا تو پھر اگر جاہے پھر مجھے ڈیلی ورک ہوگا روٹین کا کام ہوگا
ٹین کا کام پھر آپ صبح جلدی اٹھا کرو گی رکھاو گی پکا کے
ہاں نہیں یہاں مسئلہ ہے نا مطلب یہاں پتہ نہیں کہاں جانا ہے سب زی لانے وہ جب تک مجھے بندہ لائے گا سبزی پھر کب میں پکاؤں گی
رات کو ہی لایا کرو نا
ان کو ایسے دیکھو ابھی کوئی مطلب کوئی سبزی نہیں تھی گھر پے پھر دال تھی یے مونگ دال اور انڈے تھے گھر پے ہی میں نے سوچا اب یہی بنا لوں گی اب کس کو میں کہتی نہیں لاؤ وہ یے
بھائی کو یا پاپا کو بولنا ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں رات کو ہی سبزیاں لا لا کے رکھو ایک دو کیونکہ کہ آپ جب تک یے اٹھیں گے پھر مارکیٹ جائیں گے پھر آپ کو تو اس کے ساتھ دل لگے گا نا
اور کیا
کیا کر سکتے ویسے وہاں کا پات بڑا ہے یہاں سے کہ چھوٹا ہے
بہت بڑا وہاں سے گیٹ سے لے کر پیچھے والے اسٹور تک ایک دوسرے کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی ہے اس کے لیے فون کرنا پڑتا ہے
مطلب آپ کو یے والا کام بھی بڑھ گیا ہے نا آنگن دھونے کا
اور کیا وہاں پے اگر فورٹین فورٹین مال رہی تھی نا یہاں پے ای ٹین ہے کہ سیونٹیین
اچھا اچھا ٹھیک چلو اللہ تعالی خوش رکھے آپ سب کو صحت رکھے صحت رکھے سب کو سب کو
آمین آمین بسم اللہ وہ میں نے واٹر ملن کاٹا بسم اللہ کر کے وہ اتنا اچھا نکلا مجھے بہت بھوک لگی
کھاؤ کھاؤ واٹر ملن تربوزہ خربوزہ
تربوزا مجھے پسند ہے خربوزہ اتنا پسند نہیں جتنا تربوزہ پسند ہے
ٹھیک
ہاں آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ابھی کال بیک کرتی
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کو
بھی کرتی ہوں ٹھیک ہے
اوکے اوکے اللہ